ہلو
اکلا ہو والے گھمائی جاان
بس ن بل ہو جائے گی اور بتائی گے کیا گھڑی ہو
جی جی انشاء اللہ بس سب کیریر سے ہے بس گھومتے ہیں بھائی جان کیا کریں ہیں پورا دن پوری رات بارش ہوئی ہے تو موسم تھوڑا ہو رہا ہے جی جی جی
تبھی آ جا اب لیٹ ہو گئے تو ہیں
جی جی جی آپ کو انشاء اللہ ابھی سو رہے ہیں کیا ابھی
بالکل شوق ہی ہوتا مھے
بھائیا ن پیسا کیا کرتے ہیں جو اتنا لیٹ اٹھتے ہیں روزانہ
رپن لیند نہیں
ارے بھائی جان نیند کیوں نہیں آتی ڈپریشن میں چل رہے ہو کیا چکر ہے
ڈپریشن سے بھی اوپر کچھ ہوتا ہوا نا اس میں ہے وائی
تو بھائی جان ڈپریشن میں ایسا کیوں ہو رہا ہے کیا مطلب آپ جاب وغیرہ نہیں لگ رہی کیا کوئی لڑکی کا چکر ہے بابو بھیا یا کچھ اور ہے کیا چکر ہے
پتا نہیں بھائی بہت گندا چکر ہے اس کا
جی جی کیوںکہ نیند تو زیادہ تر نا اگر آپ اوور تھنکنگ کر رہے ہو یا پھر کوئی ڈ ڈریشن والی بات آتی ہے تبھی زیادہ نہیں آتی ہے یا پھر آج تو میں آپ سو جاتے ہیں
سے نہیں ہے بھائی جان یہ دو سال سے ہوا ہے میرے حال سے
دو سال سے جی جی ویسے آپ کرتے کیا جو آپ کا کار کام کیا ہے مطلب اسی حساب سے پھر پتا چلے گا نا کہ آپ کے ایسا کیوں ہو رہا ہے
بس میں بھی جب کر رہا ہوں وہ کوئی ہونے نہیں دیتا روک دیتا ہے مجھے میرا موڈ خراب رہتا ہے
ایک شکرا با بس م سست رہتا ہو
جی جی باقی
کبھی کوئی م کبھی کوئی منع کر دے گا بھائی جان کبھی کوئی منع کر دے گا
آپ نے یہ کوکریج جنتا پارٹی کا کل آندولن دیکھا تھا کیا بیس تاریخ کے بعد اکیس تاریخ کو
بالکل بھائی جان بالکل دیکھا تھا ل دیکھتے ہی بڑا حالت خراب ہو رہی ہے
اب تو کیا ہے کہ وہ ایکشن کا ر ایکشن ہو رہا ہے کیوں بیس تاریخ کو کیا ہے کہ انہوں نے لاٹیاں چلائی تیں اب بچے اپنی پہ آ گئے ہیں تو تو اب وہ الٹا ان کو ہی پیٹ رہے ہیں پولیس والوں کو یا پھر آر ا ایف کے جوانوں کو ہر چیز کی سن کرنے کی ایک سیم ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ بچوں کی ختم ہو چکی ہے کیونکہ جس بےرمی سے انہوں نے مارا تھا نا تو وہ اب مطلب سین نہیں کی جات سک کہ اس لیے بچے بھی ا ایکٹو ہو گئے ہیں کہ اب ان سے لڑ لڑنا ہی ہے
بالکل بھائی جان ایسا ہی ہونا چاہیے
انہوں نے نا بچوں کو ایک طریقے جانور کی طرح مارا تھا مطلب دیکھ ہی نہیں رہے نہیں گئے تھے کہ یہ اسٹوڈینٹس ہیں ارے کل تم بھی تو کبھی اسٹوڈینٹ رہے ہ گے آپ کو ایک موقع کیا مل گئی آپ تو یہی بھول گئے کہ آپ ایک انسان بھی ہو بس پیسے کے مدوس میں آپ اتنا وہ ہو گئے ہو کہ بچ آپ کو بچے نہیں دیککھ رہے ہیں یہ کسی کے بچے ہوں گے کل یہ بھی نوکری میں ہو سکتا ہے کل آپ سے بھی سینئر پد پہ ہوںھے تو آپ یہ نہیں سوچ رہے
بالکل میں تو یہ بت سوچ رہا ہوں اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی ایک ڈیموکریٹک دیس کنٹری کا پم ابھی بھی شانت
ارے وہ تو ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے وہ وہ کچھ کر بھی نہیں سکتا بڈھے لوگوں کو اور کیا ہو سکتا ہے بس یہی ہے اسی لیے تو یہ سالے بھے ہمارے دیش کو بیچ کے کھا رہے ہیں ہر چیز مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے شچا کا برا حال ہے واسے کا برا حال ہے سرکاری ہاسپٹل کتنے برے ہیں بس اپنے بچوں کو یہ تھالے بھیج دیتے ہیں بے دوں ا ہمارے لیے کیا چھوڑ کے جاتے ہیں بس ہم سے ہی بتائیں گے رے آپ کا دھرم خطرے میں ہندو خطرے میں ارے تم انڈیا پورا ہی قدرے میں یار اپنے بچوں کو تم نے ودش میں سیٹ کر رکھا ہے
بالکل بھ جان تو چاہتے ہی نہیں پتانا اس کیا کون سی کریی ہے س لگے پڑ کیا جات جئی گ دلی کڈ بار ج تھ
شکچھا منتری پہ ڈھنگ سے شکچھا نہیں دی جا رہی ہے شکچھا کا استر نہیں سدھار پا رہے ہیں وت منتری ہے وہ اپنی مہنگائی کنٹرول نہیں کر پا رہی ہے کوئی ڈھنگ کی نیتی نہیں بنا رہی ہے بس ہر چیز میں اپنا ٹیکس اٹھیڑے رہے ہیں ہر چیز میں اپنا ٹیکسنوں ان کو نا اگر انسان مرتا ہے تو اس کو کفن پہ بھی نہ یہ اٹھارہ پرسینٹ جی ایس ٹی لگا کر ہی بیچ رہے ہیں سالے اتنے مطلب اتنا یہ نردلی ہو چکے ہیں اب تو یہ کیا ہی بتیں
بالکل بٹان بالکل آپ کو کیا ت نمر دی ہے اور وت منتری تو اس ٹائم پہ دو سال تھ وہ زیادہ ہی پاگل ہو چکی ہے ایسا لگتا ہے مجھے کبھی کبھی سے
تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ وت منتری تو اب ایسی ہو گئی ہیں کہ ہر چیز پہ ٹیکس اگر آپ کہیں گھومنے جا رہے ہو تو ٹیکس دو اگر آپ ودش میں فورن یاترا پہ جا رہے ہو تو ٹیکس دو انڈیا میں آپ کچھ خرید رہے ہو تو ٹیکس دے دو اور آپ انکم کچھ کما رہے ہو اس پہ ٹیکس دے دو ہر چیز میں انہوں نے ٹیکس جوڑ رکھا ہے ابھی کیا ہے کہ جیسے سرکاری نوکری کے فارمس نکلتے ہیں ان میں بھی انہوں نے سر اٹھارہ پرسینٹ اپنا ٹیکس پہلے تو سرکاری فارم کی ریٹ ہی اتنی رکھتے ہیں ابھی جیسے اگنی ویر کے فارم ہے بہت سارے بچے اپلائی کرتے ہیں اس کی فارم کی ریٹ ہے ساڑھے چھ سو روپے اور اس میں اپنا اٹھارہ پرسینٹ جی ایس ٹی جوڑ کے نا یہ کر دیتے ہیں اس کو ساڑھے س ساڑھے چھ سو روپے کر دیتے ہیں ساڑھے پانچ سو ساڑھے چھ سو روپے مطلب کہیں پر ہی اپنا اٹھارہ پرسینٹ جی ایس ٹی نہیں چھو
سو روپئے ہوتا تھا ن پہے
اب ارے پہلے ہوتا تھا لیکن اب تو ساڑھے پانچ سو روپے پلس اٹھارہ پرسینٹ جی ایس ٹی تو ساڑھے چھ سو ہو جاتا ہے
وہ یہ کیا ہے کہ انگریز انگریزوں کی نیتی پہ چل رہے انگریز کیا کہتے تھے کہ مطلب جو بھی سوتنترتا سینانی تھے اور پورا انڈیا تھا وہ کیسے انہوں نے مطلب وہ غلام بنایا تھا وہ وہ کہتے تھے کہ ان کو اتنا مطلب نچوڑو ک کے پاس ان کے پاس نا کھانے تک کے پیسے نہ رہے ہیں یہ بول ہی نہیں پائیں گے پھر ان کو جتنا بھی ہم کچھ کہیں گے جو وہ کروانا چاہیں گے اور تھوڑی بہت پیسے دیں گے اور اسی میں یہ خوش رہیں گے وہ بھی کیاتے ا ٹیکس لیتے تھے آپ ایک سے دوسرے رج پ جا رہے ہو اس ٹیکس دو بال رکھا رہے اس ٹیکس دو کچھ بھی کر رہے ہو ہر چیز پہ ٹیکس لیتے تھے آج وہی وہی چل رہا ہے ہر چیز پہ ٹیکس
بالکل ویگان بکل جیسے یہ لوگ پت ہے کوئی اگر بزنس کرتا ہے تو اس کے پندرہ ہزار کا پندرہ پندرہ ہزار کروڑ تک کا ا اس کاتا تب اس ٹائم تو اس کا ڈیھ لاکھ ف بنتا ہے اور یہاں اگر کوئی اٹھارہ اٹھارہ ایربیہ کماتا ہے ایک جاب لیتا ہے تو اس پر ہیے ڈیڑھ لاکھ ٹیکس پینا کرے مطلب بجلس والوں کو اتنی چوٹ دے رہی ہے نا ا سے زیادہ اور نارمل لور مڈل کلاس کے گے چلاا
ہاں تو یہ تو بس ان کو تو بس اپنا جن کا چندہ کہاں سے آتا ہے پھر چندا بھی تو وہیں سے آتا ہے نا وہ ایک ڈیڑھ لاکھ تو ٹیکس لے لیں گے وہ دکھانے کے لیے بس اس کے بعد جو ا سے دو چار کروڑ ویسے لے لیتے ہیں جو اپنی ریلیوں میں خرچ کرنے کے لیے اپنے پلیٹیکل فائدے کے لیے یوز کرتے ہیں وہ وہ نہیں دکھاتے ہیں نا یہ اسی لیے تو سر ہر کوئی نیم بنایا جاتا ہے وہ جنتا کو دھیان میں رکھتے نہیں ہے نہیں بنایا جاتا ہے وہ ہر کوئی پالیسی بناتے ہیں وہ بزنس مین کو دھیان میں رکھتے ہوئے بناتے ہیں کہ کئی بزنس مین ہم سے ناراض نہ ہو جائے جیسے ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک نیوز نکل کے آ رہی ہے کہ ابھی جو سم والی کمپنییاں ہیں نا وہ اب کیا کرنے جا رہی ہیں جیسے ابھی تک کیا آتا کہ فو جی انٹرنیٹ ہوتا تھا تو اس کو ہم ہاٹ اسپاٹ کے تھرو کیا ہے کہ شیئر کر دیتے تو دو چار موبائل جتنے بھی موائل آپ کنیکٹ کرنا چاہتے تھے وہ کر سکتے تھے لیکن ابھی یہ بھشیہ میں کیا سب دیں گے کہ آپ کا جو فائیو جی ہے وہ ایک ہی فون میں چل گا دوسرے میں چلے گا ہی نہیں
بالکل بکل بالکل یہ چیز مجھے مجھے بھی سنائی تھی میں نے بھی اس کے بارے میں دیکھا تھا تھوڑا بہت تو مطلب جیسے ہی جیسے ہی ہم نے واپس وقت چالو کریںے تو ویسے ہی وہ ڈیٹا یوز ہونا اسٹارٹ ہو جائے گا
تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو ان کمپنی والوں کی نا من مرضی ہوئی پھر تو آپ کے گھر میں پانچ فون ہیں اگر فائیو جی تو آپ کو پانچوں فونوں میں ریچارج کرانا پڑے گا پھر فائیو جی ریچارج ان لٹیڈ کا مطلب کہہ رہا پھر تو اور یہ ہماری سرک کار اتنی مورخ ہے اسی لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ بڈھوں کو کب یہاں سے ہٹایا جائے
یہ وڈے پدان کر جائیں گے ابھی چوتیس میں جائیں گے بھیا تین سال ہیں
ارے اتنا پرو اتنا یہ آندولن چل رہا ہے میں تو اس کا خوب بھرپور طریقے سے پروٹیسٹ کو سپورٹ کرتا ہوں یہ ایسے نہیں جائیں گے بھائی ج آپ بول رہے ہیں کہ دو ہزار انتیس میں چناؤ ہو کے ج چلے جائیں کبھی نہیں جا سکتے کیونکہ چناؤ ہوں گے ای وی ایم پھر ای وی ایم ان کی ہے ہو جاتی ہے وہ تو ہر کسی کو پتا ہے کئی کئی لوگوں نے ہیک کر کے بتا دی ہے لیکن یہ سالے پھر بھی نہیں سدھر رہے ای وی ایم کو ہ کر لیتے ہیں تبھی تو وہ امت شاہ کہ دیتے ہیں کہ یرے ہمارے اب کی بار ہماری اس رجیہ میں کتنی سیٹیں آئیں گی کیونکہ ان کو تو پتا ہی ہے نا کہ پہلے ہی ہم ایکیک کر لیں گے ووٹ کہیں بھی جائے اب وہ ووٹ کہیں پر ڈالیں ووٹ تو ہمارے پاس ہی جانا ہے اسی لیے تو وہ چھاتی ٹوک کے کہ دیتے ہیں ہمارے یہاں کی مورکھ جنتا اتنی ہے ان کو کھانے کو نہ دو بس مندر اور مسجد کے نام پہ لڑا دو یہ بس اسی میں ک ہو جاتے ہیں
بالکل بائیار یہ تو آ دیکھ ل مر گئی بس ابھی ایک میں نے وہ دیکھیھی تھی ا ریل اس کے اندر اتنا سب کچھ ہوتا ہے کہ ب چ ایک ایک سمجھدار بنتا تھا پڑھنے لکھنے والا اس نے بولا کہ وہ ایک کیب چلانے والا ڈرائیور تھا اس ڈرائیور سے اس نے پوچھا کہ انکل آپ کس کو ووٹ دو گے انا سب کچھ ہونے کے باوجود بھی
جی
وہ بولتا ہے بی جے پی کے وہ وہ سو ہوا کیوں اتنا سب کچھ ہو گیا آپ کے آپ کے جیسے بچے آپ کے جو بچے ہیں تو ان کو پیٹا جا رہا ہے انے بری طریقے سے وہ بولتا ہے دھرم خطرے میں
ہ ہلے یہ
چیز کا
نہیں نہیں اسی لیے تو جیسے کہ یہ پروٹیسٹ شروع ہوا تھا تو اس ٹائم پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی جو لوگ آئے تھے وہ کہہ رہے تھے ارے ہم اس کو مار دیں گے سونو گانچھی کو مار دیں گے ہمارا دھرم کے خلاف بولا جا رہا ہے ہمارے دیش کے خلاف بولا یارا ارے سالو اگر کسی پولیٹیکل نیتا کے خلاف بولا جاتا ہے تو وہ کوئی دیش کے خلاف بولا جا رہا ہے مودی کے خلاف کوئی بولے گا تو وہ دیس ہے کوئی ہ اس کا کام ہے وہ پد پہ بیٹھا ہے اس لیے ارے وہ اس پد پہ بیٹھا ہے اس لیے اس پہ سوال جواب کے جائیں گے- اگر وہ اس پد پہ نہ ہوگا تو اس کو کوئی کتا بھی نہ پوچے گا
بو ب بے
ہاں ارے وہ اس نے بڑے پد کی ذم داری لے کے رکھی ہے اگر اس کام کو ٹھیک سے نہیں کر پا رہا ہے تو- کو ہٹاؤ کسی دوسرے کو ب بیٹھاؤ- ابھی جیسے وہ تمل-
بارہ سال ہو نا کوئی یہ پریس کانفرنس نہیں دی ہے اس نے اور یہاں تک کہ کچھ- کچھ جاں تک کہ کچھ بھی ہوتا تھا تو منموہن سنگھ جی ہ- سب سے پہلے اپنا داتو نھاتے تھے پریس کانفرنس لیتے تھے سمجاتے- تھے بتات ہو تھے-
ارے بھائی جان یہی تو ہے یہ یہ کیا ہے کہ کہیں بھی- یااں انڈیا میں ہووں چاہے باہر ہو کہیں بھی اگر یہ پریس کانفرنس کرتے ہیں نا تو اس سے پہلے ان کے ہاتھ میں ایک وہ پرچی ہوتی ہے جس میں سے یہ پڑھ پڑھ کے یہ کرتے ہیں- ہر بات ان کو مطلب سوتنر طریقے سے بات ہی نہیں کرنی آتی- ایسے لوگوں کو تو ہم نے پردان منتری اور وہ بھی چھوٹا موٹا منتری نہیں پردان منتری- رن